خر اس نے کر دی تھی لڑکی نے بیچ میں
اچھا میں میں کہوں اچانک سے ایسے کٹ ہو گئ
اس نے میرے کو بتایا نہیں نا واٹسپ پہ اس نے سیدھی کر دی
اچھا
ہوں بتی میرے کو کمپلیٹ ہو گئے میرے ہوں
بزی جاتا ہے ایسا کرتے ہیں تو
اس میں نی ہو تا یار
اچھا نہیں کئی بار کرا ہے نا تو جی سا ہو جاتا ہے
نہیں نہیں بزی نہیں جائے گا بزی تو تب جائے گا آپ کو کسی وٹ سب یہ کسی اور کال پے ہوگی نہ
ہوں
تو
اچھا
ہاں ہوں اس کی ہو گیا وہ کہتی ہے میں ایک بار وہ میڈم کی کوئی بہن بھیوں نا اس کے ساتھ کرتی ہے وہ ہ ج
ہوں
ہ لق اچھا بڑھیا کیا
ہاں
میرڈ تھی وہ بھی صرف تو دو لڑکیاں ہے چھوٹی چھوٹی
اچھا
وہی آپ اس کے ساتھ کروں گی وہ بھی کہہ رہی ہے کہ نہ منشی کا بھی کہہ رہی ہے کرنے کے لیے
کون کون
منشی کا
اچھا
ہوں
تب سے نہیں کریں گے اس میں
منشکا نے
ہوں
ہنسکا کہ ہو گیا ار اس نے پچیس پچیس کر رکھ ہے اس کو پانچ ہی کرنے اور یہ پانچ کیسے کرے گی بنا بولے
اچھا پھر ایسے کر سکتے ہیں کوئی
یار میرے کو تونہیں لگتا چھاہے خود کا ابڈٹ ہو تو پھر ہونا تو جیے ایسے
ہوں میرے کو بھی کہتی میری بہن سے کر لینا
ہوں ویسے ہی کہہ رہی تھی کہہ رہی تھی تیرے کو
کہ ہاں کہہ رہی تھی تبھی کہہ رہی تھی تب ہاں نہیں نہیں یہ نہیں میری بہن سے کر لینا
ہوں
ہوں وہیں سے تو ہی کاٹو گے نا کال تو
ہاں ہاں
ہاں
دن میں سوتی سویا نہیں جاتا رات کو نیند ہی نہیں آتی پھر دن میں سو گئے تو
یار مجھے تو آ جا تی ہے یار اپنے گھر پہ ہی
دن میں سوتی ہوں نا تو رات میں کب سوئی ہوں میں آج اٹھی ہوں میں نو بجے
ہوں
ہوں بنے چنے کی روٹی رکھنے کے لیے
ہاں ہم نے اٹھایا ہوا نا
ہوں
اب نہیں اٹھایا ہوا نے جلدی اٹھیا
اچھا سو صبح سے نیند خراب ہوتی ہے نا صحی سے سو نہیں پایا ہوتا
اتنی نیند ا رہی تھی اور سر درد بھی ہو رہ تھا
ہوں اب نئے سوئی
رکھنے کے لیے بنا ممی نے تھی
اچھا یہاں پہ بھی ہو رہا ہو باری جسم وسم
ہوں
ہوں بارش تو نہیں بارش تو دو دن میں ایک بار لگی وہاں نہیں ہوئی نا بارش
ہاں نہیں ہو رہی بارش تو تو موسم جس حساب سے ہے نا صاف لگتا ہے جلدی آئیے گی بارش
ہوئے گی سامل ل لگیا
ہ کب سے جگ اسے
نہیں
تو
یہ لگا تھا اج تیرا چھ سے لگا تھا
ہوں
ہوں بس ایسے لگتا ہے نا ایسے مہینہ لگ جاتا ہے وہ والا لگا ہے کتنے منٹ ہو گی
چار
ابھی چار منٹ ہی ہوی ہے
ہاں ںاں چار نی پانچ ہوئے
اچھا اور بتاؤ کچھ
کچھ نہیں یار مول نے بتایا تھا نا
ہ نہیں میرا تو لگتا ہے سٹ وہ لگا لیتی ہوں میں تو
سو سو کے ٹائم ک لگتا ہے کام کا ہو کام نا ہوتا ہے کسی سے
ہاں گنیا نے مجھے قسم دے دیھی تو جو اوںسے میری قسم ہے جو دوپہر میں سوئے گا سو نے ہی نہیں دیا انہونے
نیند تو اتی ہے یار میرا تو من کرتاہے سوجوں ہ اب بھی من کرا سوجوں پھر وہی ہیں سوگی تو پھر سو ہی گئی
آٹھ نہیں پاتی اٹھائے نا بس کوئی
بیمار ایسے ہوتا ہے ج بیمار سے شریر سوو تو پھر دن سوگی تو
ہوں
خالس خالی سا
اس کے بعد دوبارہ کرو گی کیا
ہوں
دوبارہ
نا نہ یے لاسٹ ہی ہے
اچھا پہلے بھی تو ایک ہی رہ گیا تھا اچھا اچھا ٹھیک ہے تھی
ہوں
ہمم ابھی دو گی اس کا نمبر کی رات کو
اس سے پوچھ لوں میں ایک من تو کر رہا اس کا دے دوں یار ایک من کر رہا ہے بعد میں بتاؤں گی واٹسپ پے بتاؤ گی تیر کو ہے
ہمم سمجھ میں آج باتیں نہیں آ رہی اس سے میں کیا بات کروں گی میرے بے آج بات ہی نہیں ہے
وہ تو یار خود ہی کر لتی ہے ایسے کہہ رہی تھی پے کونے اتنے پاپ کرے ہے
ہاں
ہاں اس کے کارن کہتی اتنا وہ باڑ بوڑھآتی ہے نا
ہاں
انگلش میں بولتی ہے بس وہ باڑ بوڑ کو باڑ بوڈآ رہی ہےکرڈ آ رہا ہے کان آ رہا اسکے ستا آ رہی
انگلش میں
ہاں کچھ کچھ بڑی انگلش میں بولتی ہے وہ تو کتی باڑ کی میں نے کہا ہمارے یہا نہیں آتی کہتی ہمارے وہاں تھا تو بہت لوگوں کے گھر پانی ویسے ہی سب کچھ ایسے ہی کام ہوگیا بہت لوگوں کا
ہمم
پھر کہے رہی کہتی وہی ہے لوگ جیسے کریں گے ویسے بھریں گے ایسے کہے ریی تھی
ہمم
ٹھیک ہے آپ جس طرح لوگ کر رہے ہیں نا حساب سے دیک لو گا انسان کو مارنا نارمل بات ہوگی اب
اور
وہ والا بندہ تم نے دیکھا ہے وہ ایک اس پے انسٹاگرام پے تھا بنڈارا کروا دو بنڈارا
ہمم
بہت فیمس ہو راکھا تھا کیدار ناتھ کے راستے پے بڑتا ہے وہ
مجھے نہیں پتا
وہ بندہ نا ویڈیو بناتا تھا بس اس میں ہر ویڈیو میں وہ بہت فیمس ہو گیا تھا کوئی بس اتے اس کو ایسے بولتا تھا منڈارا کرا دو یببوں بنڈارا ایسے سے کر کے بولتا تھا وہ وہ بھی مارتے کسی نے ٹرین میں ٹرین کے باتھ روم میں
ماردیا
ہاں
پتا ہی نہیں
فیمس ہوگا تو فیمس ہوگا اس میں کیا ہے مارنے والی بات تھوڑی ہوتی ہے
ہمم
بتا ماری دیا باتھ روم میں ملا وہ
اس اس کو نہیں مارا گیا سیما ہے ادر کو
ہمم
آج کے ٹائم میں جلتا جلتے ہوتے لوگ
ہمم
یے میری سے آگے نلکلے بس
ہاں یے چیز کر کے نہ اس کو باتھ روم میں مار دیا بڑھا تھا بچارا بڑھا سا تھا بالکل
کتنے کتنے دن کا تھا ہوگا
ہاں ٹھیک تو س لو کا دیتا اور یہ کیسے آیا اور یہ کیسے آیا کھیت میں بند مار کے چھوڑ رہتا ہے
ہوں
ہوں پھر میں بد ہوا ہاں اس کی باتھ روم والی چیز کاٹتی ہے ایسے کر کے صاف دکھا رہے ہیں بالکل جس نے ویڈیو بنائی ہے ہاں بالکل صاف دکھا رہے ہیں
اچھا
ہاں اس کی چھاتی چارے میرے تو ایک دم سے آ گی میرے تے ایک دم سے پھر میں تو پہلے تو میں نے نچے بند دیکھا ہی نہیں میں تو اپر اور پڑ رہی تھی کیا لکھا ہے پھر میں نے دیکھا نا نیچے ہو وہ چاقو چاقو سے بہت مار چاقو چاقو مارے اس کے پیٹ سے بہت بہت گندے طریقے سے مار کر لو نارمل بات تو نہیں مارنا کسی کو
ہوں وہ کہاں کہ نہیں تھا میں نے آنے والے ٹائم میں انسان انسان کو کھائے گا
وہ چیز بھی ایسے کریں گے ہم لوگ س
ہاں
کو آ ہی لگ رہی ہے جانور ہوگی اور تو چھ نہیں ہے
اور کے
ہاں جانور بھی ہے ہے چار سال تو دے گا ابھی تو ابھی تو اسٹارٹنگ ہوئی ہے ابھی تو آپ کرے گا تو میں بھی کرنے
ٹائم دے گا ہے نا ٹائم
ہاں
کتنے کتنے منٹ ہو گئے
نو منٹ چھتیس سیکنڈ
اچھا وہ تو نہیں ہو جا رہی ہے الٹی سیدھی
ہوں
جب بھی انسٹاگرام کھولو نا کچھ نہ کوئی کبھی کوئی کوئی مار دیا کبھی کوئی مار دیا اس کو تو پھانسی ہو گئی ہی جو جو پٹک پٹک کے بچا مار رہا تھا
پانسی کتچنا اس کو صحیح ہے سالے کا سنا ہے گم کو بھیر کو
پہلے انکاؤنٹر کرا تھا پھر وہ بچ گیا پھر اب پھانسی کر دی